کیا یار میرے دو کال خراب ہوگی
پیسا
ارے تم کو لگا رہی ہوں ڈسکنیکٹ ہو جا رہا ہے اپنے آپ کال اٹھ کے
وہال نہیں لگ رہا ہے تو سادہ فال لگا کے بات کرنے کا نا
ارے تو وہی تو ارے میں کال لگائی ایک بار لگائی نا تو فون ہے نا اچانک سے نا ہینگ ہو کے اپنے آپ کٹ ہو گیا ہاں پھر دوسری بار کیا ہوا م لگا تھوڑا دیر فون چالو تھا اور پھر بند ہوا
میرا بھی ایسے خراب ہوا میرا
میرا دو ہوا اب دیکھو یہ تیسرے میں کیا ہوتا ہے
یار مت کر ایسا اگر ہو رہا ہے تو کرو نہیں تو رکھ دو کل کرے گی خراب مت ہ
ہ ابھی وہی میری یہ پانچو کال ہے تمہاری کتنی ہے
مری ایک اور باقی ہے بس ہم اپنے چھ باقی تھے نا نہیں خریرے میں ہلی نہیں ادھر ہی پڑی ہوں میں وہ اکوں گی تو کچھ نیٹ ورک کیدھر سے ادھر ہوئے گا جہ بیٹھی ہوئی س پورا کال کر کے ہی ہٹ رہی بے جگہ بھی نہیں بدنی ل
اللہ کوب بھوک لگی تھی کھانا ڈال میں اٹھی
اس کی وجہ سے تو نیٹورک ادھر ہوگا
کیا معلوم بھائی دیکھو نا دماغ ہی خراب ہو گیا
سٹ میرا بھی دماغ ایک دم خراب ہو گیا جب ایسا ہوئے گا تو سادہ گ لگا کے بات کر لے گا نا کیسا ہو رہا ہے رک جا تھوڑی دیر بعد
ایک خراب ہوا ایک خراب ہوا میرا ایک خراب ہوا میرا ایک خراب ہوا کہہ رہا ہے آیا ادھر سے ایسا لگا آیا ادھر اٹھاری اٹھاری اٹھاری ادکت ہو گی ایک نہیں ہوا دو بار میرے پاس آئیں گے لیکن میرے پاس سے گئے تو
چوبیس چوبیس سیکنڈ
ا ایک تو ایک ہی آیا میرے پاس اٹھانے اٹانے اٹھانےتا تھ نا بلینک ہو گیا ادھر سب ایکا کیچ کرنے کر لیتا اچھا خاسا چل رہا تھا دیکھ کبھی آدھا ہو گیا کبھی سمجھو اپنا
ہو گیا آپ میرا پندرہ وقت مارچا ک رہےا آدا تو پاس پاس ہو گیا ٹاسک
ایک پ خراب ہو گیا
تھوڑا اتنا
چل جو ہو گیا اس دن تو کیا دھنا دھن خرابی اور اپنے پاپ ارے دن تو مات اس دن تو کیا دھنا دھن خراب ہوئے تھے کال مری نا ناک بہت درد ہو رہی ہے چشمہ لگاتی ہے نا یہ نو پیڈ رہتا ہے جو
ہمم ہمم
ادھر پہ ہاتھ لگا کے نا بہت تکلیف ہو رہی ہے
اچھا
بہت درد دے رہی ہے ناک میری چشمہ کو بھی ٹائم ہو گیا نا گھس جاتے نا اس کے نوش پیر رہتے ل سرین چھوٹی تھی جب سے لگا رہیے شرین چھوٹی تھی جبھی میرے کو آیا نا چشمہ ڈاکٹر نے بتایا
ہ
میری بڑی والی بیٹی کے ٹائم ہے تو نا میں نے نا زیادہ دھیان نہیں دیا ایسے لگاتی تھی کبھی نہیں لگاتی تھی سب چاتے چڑھاتے تھے چشمش چشمش بیٹری وٹری کرتے تھے
راج د کوو نمبر کتنا بڑھ رہا ہے
کتنا کیا ا نمبر ہی نہیں ہے لاسٹ ہے اس کے آگے نمبر نہیں ہے آپریشن ہے ا آگے نمبمر آنکھ کا تو نمبر ہی نہیں ہے دوسری آنکھ میں ہے نمبر لیکن اس کے آگے نمبر نہیں ہے ایسا لگ رہا ہے جب تک میرا نمبر کا ٹائم آئے گا جو بچا کچھ ہے وہ بھی اللہ میرے گھر میں شکر نہیں ہے دانا بھی شک کر تھا
ہمت کتنا جلدی دیکھ رہی ہے عورت
نہیں میں نے دیکھیھی تھی اس کو بچے کو میرے وہ دینا بنا کے ند نمبو کا وہ نمبو کا شربات
جان دو ہو تم نے وہ مک ش کرا کے لےا وہ ملا کے پا شکتا کہ جنا ت نہیں
ہرے ارے اس کا ٹیسٹ نہ ہم کبھی کبھی نہیں اچھا لگتا جان د دو چار دھان وہی ڈال دیتی
ہوں
کیونکہ ا بھی ایک دم ٹھیک ھا نہیں کیا جاتا بھلے ڈائبٹیز ہے کچھ بھی ہے ایک دم فھتکا میں پی نہیں سکتی
ہوتا ہی نہیں بائی وہ تو ہے
ہ اب دیکھ وہ بھی ہے تو نے بھی کی ہوئے گی کوشش لیکن نہیں کر پائے تو ایسی سی میرے ساتھ ہے میں بھی نہیں کر پاتی
نہیں ب بنا ملا مجھے ہوتا ہی نہیں ہے
ہوں نہیں میں نا پہلا بھائی دکان پہ سے آتے تھے نا دھ ارے می تو کچھ بھی کھاری بٹر توس اور بچے لو کون کون سا بسکٹ کاتے سب بچے الگ الگ بسکٹ کھاتے بڑیلی بیٹ
لے کے آتے د بھای
ہاں بھائی کا آنے کے ٹائم میں سب لے کے آتے تھے جو جو بچے کھاتے وہ اور ابھی کام پہ جانے لگے نا جب سے لانے ہی بند کر دیے میں بھی بولتی جان دو کبھی کام ہے نہیں ہے
کبھی رہتا ہے کبھی نہیں رہتا ہے صحی بات ہے
وہ اپنی گھر کی حالت دیکھے میں بولی چوڑو جو رہے گا تو لاو نے تو مت لؤ پھر کیا بولتے ت لیا بولتے پھر تو لے کے منگا لیا کر پھر یہ دودھ کا چالو ہو گیا آفر میں آنا تو زیادہ زیادہ منگانے لگے تو جب سے پھر سمجھو میں نے لی جان د تم لاؤ مت سب چیز تو مل ہی جاتی پری بچ لگ نہا کوئی کب ہ کبھی نہ وہ کریم پاؤ کھاتے ہیں کبھی نہ وہ دوسرا پاؤ کھاتے کبھی کچھ کبھی کچھ مطلب روز الگ الگ مانگتے میں کیا کرتی ہوں صبح اٹتی نا تو بڑے بچے بڑے بچے کے لیے اپنے جو ہے وہ لے کے آتی ہے باقی لوگ گھر میں رہ گئے اسکول جائیں گے تو جو من وہ لاؤ اور کھؤ اور گھر میں رہ کے تو ایک ہی بار میں میں جو لاتی ہوں وہ کریم پاؤ کھاتے ہیں ان لوگوں کی وہ جو جیسا جس کو کھانا ہے میں بولتی لے کے آؤ اور کھاؤ میں نہیں لای کیونکہ میں لاؤں گی تو ناٹک بتا کے
ہوں
نہیںیک نہیں جس کو جو کھ رہا ہے اللہ اور میں بار لے کے آ گئی تو پھر بولتی اا ایک بار لے کے کیا گئی تو بولتی بھائی ج ل ہوں ت لوگ کو وہی کھانا پڑے گا اور کوئی آپشن نہیں ہے
ناشتہ ہی والوں میں اچھا خاصا مہنگا بیٹھ جاتا ہے ہم لوگ کو
جی سو روپئے تو آنگ بند کر کے ناشتے میں ہو کیا تھا ب
میرا کھانے سے زیادہ ناشتے میں خرچہ ہے میرے گھر میں میرے گھر میں کھانے سے زیادہ ناشتے میں خرچہ ہوتا
بیمار نہیں بھی ویسے تمہارے گھر میں
ہوں لیکن سالٹ ہی رہنا چاہیے لیکن میں کیا کرتی کبھی زیادہ روٹی ووٹی بن جائے گی نا وہ روٹی تل کے چائے سے کھا لیتی میرا کچھ ٹینشن نہیں ہے
ہوں
اور آج میں نے دیکھنا دھیان نہیں روٹی کے ڈبے پہ تین تین ساڑھے تین روٹی خراب ہو گئی س چ پکنے لگی ڈبے کے اندر ر کے
ہ
ہ
ہماری بیٹی تو تھوڑا دان دنے لگے گی تو یہ سب نہیں خراب ہوا
ہوں
مے تو تمہاری بیٹی بھی تھوڑا تھوڑا یہ سب چیز پہ دھیان دے گیا تو تمہارا نہیں اتنا نقصان ہوگ
ہوں اصل میں کیا ہوا اب نکلے صبح ناشتے کے لیے آ گیا باہر سے ناشتہ
ہوں
تو اس پہ میرا دھیان نہیں ہےیا وہ ناشتے پہ چ دے وہ ناشتے کے چکر میں میں نے روٹی کا ڈبا دے کے نہیں ہوئے
نہیں ایک دم بہت دن ہوا بلی اب لے لیتے باہر سے
ہوں
کم سے کم ایک کفرے سے اوپر والا میں باہر کا کہاں ل کے کھائی بھی نہیںئی تھی
ہی اسا تیری بہن نے جس کو بنائی تھی جو کی تیری بہن کیا آگے رہتی جو آئی تھی میرے پاس نب
کبھی
بس سچ بیٹھی تھی اندر تو اندر بٹھیے تھے دیکھو ن ہو رہا ہی نہیں ہے م لی یہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہم لوگ کا کام تھا یہ وہاں پہ کرنا ہے
بولنا بھی تو ہو تمہیں کا
آنا نہیں ن آنا نہیں آنا میں نے بول ل بیجنا نہیں بیجنا ادھر سے ہم لگ آنے
ہے نا
ہمم
تو تری اما کے تیرے پارسی رکھ اپنا سب دیکھ
گیروان کے دوست لوگ سب پیچھے ہٹ گئے
کبھی
امتیاز لی ہے پہلا بولے ہاں خالا بتاؤ ہم لوگ کریں گے
وہ بتال نہ
ہمم
وہ کوئی لڑکی کی وجہ تو کیسل
وہ بھی انٹرسٹ نہیں لے رہی
ب اس کے وجہ سے کینسل ہوا
ہاں ہاں بولے
وہ لڑکی کی وجہ سے کینسر ہوا
نہیں نہیں بولے ہم لوگ نے سرچ مارے ہیں پیک ہے مے تو کوئی بات نہیں بیٹا
پھر وہ عورت سورت مار اس کو سب ملا ہےت ساری چیزیں
ہمم ان لوگ کو کچھ نہیں ما
مطلب ا لو نے جھوٹ بول نا
میر کو لگتا ہے وہ صحیح پہنچا ہی گ چل میں لگاؤں
ہاں ہاں ٹھیک ہے ب